وعلیکم لسلام
جی کیسے ہیں آپ
بڑھیا آپ سنائیے
بڑھیا بڑھیا گھر خیریت
آپ سنائیے سب خیریت ہے
جی جی تو اچھا ہے آپ بتائیں کھانا وغیرہ ہوا
بہت دیر کا کھا لیا ہم نے
اچھا کیا کھایا تھا آج آپ نے ہماری طرف بس دھوپ ہے بہت
ہمارے یہاں تو بادل ہوئے میں ہیں ہیں ہوا ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی ہے
نہیں ہماری طرف بہت گرمی ہے بہت دھوپ ہے
نہیں ہماری طرف بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اور ہم نے آج لوبیا بنایا تھا وائٹ والا چاول بناائے
اچھا ہم نے آج چھولے چاول بنائے تھے جی
ارے یار تو سبھی کے گھر چاول بنے اور بتائیں بس یہی بت بتائیں ہم آپ کو آپ آپ کی امی جان کیا کر رہی ہیں
سب خریت ہے سب سو رہی ہیں ابھی
اچھا بچے بھی سو رہے ہیں آپ کے
ہاں تبھی شانتی ہے نا
اچھا
جی جی
بڑھیا ہے بچوں کو آرام بھی ملنا چاہیے سارا دن شتانیاں کرتے رہتے ہیں
جی اور بتائیں آپ گھر میں سب ٹھیک آپ کے
بڑیا ہمارے گھر میں سب اور آپ یوگا وغیرہ کرتی ہیں
جی جی کبھی کبھی کر لیتے ہیں جب من کرتا ہے تو
ڈیلی کرا کیجیے
جی ڈیلی کریں گے آپ
بچوں کو بھی کرنا سکھائیے آپ
بالکل بالکل صحیح بات ہے
بہت بینیفٹ ہے اس سے صبح گرم پانی پلایا کیجے آپ بھی پیا کیجے
ہاں
اکڑو بیٹھ کے پانی پیا کیجے گرم بہت اچھا ہوتا ہے فائدہ ہے شریر کے لیے بہت اچھی چیز ہے
کیا کر رہے تھے آپ
بس میں بیٹھی تھی میں نے چلو آپ کی یاد آئی میں نے چلو آپ کو کال ہی کر لیا جائے آپ کو تو یاد نہیں آتی ہمیں یاد
جی جی بس تھوڑا ٹائم نہیں ملتا گھر کے کام سے ہی اور بتائیں آپ اور سب خیریت
ہاں جی سب خیریت اور کیا پ آئیں گی رات کو آپ
کو دیکھتے ہیں ابھی کوئی ایسا پلان نہیں کیا ہے ابھی سوچتے ہیں رات کو کیا بنانا ہے ابھی
ہاں ہمارا بھی ابھی کچھ پتا نہیں کیا سالن پکے گا کیا نہیں پکے گا کچھ سمجھ نہیں آتا نا صبح کو کہو شام کا شام کو کھاؤ صبح کا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے نا کیا بناائے بند روز روز کیا نہ بناائے
بس بس وہ کیا بنا س گرمی میں من بھی نہیں گڑا بنانے کا اور
ہاں اس دن میں نے آپ کے ہاتھ کی کڑھی کھائی تھی بہت ٹیسٹی لگی تھی مجھے
کیا چیز
کڑی کڑی
اچھاا
کڑی بنائی تھی نا آپ نے اس دن میں نے آپ کے گھر کھائی تھی بہت ٹیسٹی لگی تھی مجھے آپ نے دوبارہ نہیں بنائی کڑی
بس ابھی تھوڑا ٹائم نہیں ملا کڑی بنانے کا بھی بنائیں گے تھوڑا گرمی زیادہ ہے تھوڑا زیادہ کام
پلیز جب آپ کری کری ہاں کڑی جب بھی بنائیں آپ پلیز مجھے ضرور بھیجنا آپ
جی جی بالکل
ہاں مجھے آپ کے ہات کی کڑی بہت ٹیسٹی لگی
جی جی ضرور کوئی بات نہیں بھیجیں گے
ہاں جی کل بنا لیجے گا کل تو سنڈے ہے
کل سنڈے میں اور کام اور زیادہ ہو جاتا ہے نا سنڈے میں پتاہ تو ہے آپ کو
کوئی نہیں کل چھٹی ہوگی آرام سے بنا لیجے گا
جی جی دیکھتے ہیں لیکن سنڈے میں پھر زیادہ کام ہو جاتا ہے ہمارے یہاں سنڈے میں دگنا تگنا کام ہو جاتا ہے اور دنوں کے مطابق اور دننے آپ پھر بھی بنا سکتے ہو سنڈے کو تو آپ کہیں سے کہیں تک نہیں بنا سکتے سنڈے کو نا بہت کام پھیل جاتا ہے
ہاں سنڈے کا تو دن ہی ویسے ایسا ہے چھٹی کا تو سبھی لوگ چھٹی بھی ہوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں پھر سب کام لیٹ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں
جی جی بالکل صحیح تھا آپ جی جی سوچتے ہیں کہ کیا کریں اور اتنی کیسے ہی بنیں اور اتنا زیادہ تو کیا ہی کریں مطلب اتنا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا نا
ہاں صی بات ہے سمجھ میں کیا ہے گرمی اتنی ہے بندہ نک کل نہیں سکتا گھر سے باہر کیا خرید کے لائے کیا نہ لائے پھر تھک جاؤ اتنے میں ہی پھر لا کے کاٹو پیٹو سبزی کو سالن کو پھر اس کو بناؤ بناتے بناتے ہی تو آدھا بندہ ہو جاتا ہے کام
پھیل جا ہے ہمارے یہاں تو چائے بناؤ چائے پانی بناؤ چائے بناؤ پانی اس میں دن نکل جاتا ہے ہمارا
وہئییا ن اور گیس آئے رکھے ہیں چھٹیوںں میں تو اور دقت ہو جاتی ہے اب ان کے سامنے کہو کہ گرمی ہے یا پسینہ ہے یا آپ آ کے کرا دو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا
جی جی بالکل ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے
بس وہی ہے چوپ چاپ کام کرے جاؤ چھٹی
ہاں جی جی ہم بھی بس بہت دھیان سے ہی کرتے ہیں جتنا ہو پاتا ہے اتنا کرتے ہیں
ہاں جی بس یہی ہے تو نہیں کر پاتا ہے انسان جتنا ہو سکتا ہے
جی جی اتنی زیادہ گرمی ہیں
بہت
آپ بتائیں اور آپ گھر سب ٹھیک
ہاں جی بڑھیا میں یہی کہہ رہی تھی آپ سے بس آپ کڑی بنیں تو مجھے ضرور بھیجیے گا ضرور یاد رکھیے گا ہمیں
ضرور ضرور
ہاں جی اسی لیے میں نے اسپیشل فون کیا ہے آپ کو ممی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کے آپ کی کڑی کھانی ہے تو میں کیا چلیے میں کال کر دیتی ہوں کہ آپ ت سنڈے کو بنائےیں وہ چلیے سوموار کو بنا لیجے جب بھی آپ کو ٹائم لگے
پتتا تو ہے آپ سنڈے کو نا ہمارا زیادہ کام پھیل جا ہے اور دنوں کے م مطابق ٹھیک رہتا ہے لیکن سنڈے کو زیادہ پھیل جاتا ہے تک
سوئی بھی آف ہونی چاہیے
ہاں صحی بات ہے
لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا
ایسا ہوتا بالکل صحی کہہ رہے آپ
اور ہوگا بھی نہیں کبھی بوشیہ چمیں بھی نہیں ہوگا
کیا کریں
وہی کہیں جانا ہے تو کھانا لے کر جانا ہے کوئی کہیں رشتے دار جا رہا ہے تو تو خانا لے کر جانا ہے کوئی آیا ہے تو اس آ کو کھانا کھلانا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
ہیں کچھ پتا ہی نہیں کتنا بنا چک ک ہیں کتنا کا چکے ہیں کتنا کھلا چکے ہیں
بس کھانا بناتے رہو اور بھول جاؤ
بس وہی بات ہے آپ کی نہیں بنا لیجے صبح کو بنائیے شام کو کھائیے شام کو بنائیے
بالکل بالکل ہم ہاں وہی کھانا بناتے رہو اور گرمی بھی اتنی ہے من بھی نہیں کرتا بنانے کا جیسے سوج بھی لو بنا دیں گے لیکن گرمی میں تو بالکل بھی من نہیں کرتا بنانے
اور آئلی فوڈ تو بالکل بھی مننی چاہتا ہے کھانے کا کیکہ اس کو کھا لو تو پیاس لگتی ہے چائے نہیں بندہ پی نہیں سکتا ہے
جی جی بالکل ہمارے یہاں بھی بس اب دیکھتے ہیں کل سوچ رہے ہیں کہ نہ بنائے کڑی تو بہتر ہے کل سوموار کو دیکھیں گے بنانے کا
آپ کے شوہر بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں کھڑی شاید
ہاں تبھی تو ہم نہیں بنا رہے
پکو
نہیں ایسے ہمارا من نہیں ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے نا
نہیں تو آپ کے شوہور کو تو بہت پسند ہے
گرمی بہت زیادہ ہے اتنی گرمی میں کون کھڑا رہے رسوئی میں اتنی دیر تک پہلے پکوڑے نکالو پھر کڑھی بناؤ اس سے اچھا تو بازار میں مل جاتا لیکن بازار والی سواد نہیں ہوتی
بازار میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے جو آپ گھر میں پیاز
گھر والی زیادہ سواد ہوتی ہے جی جی گھر والی گھر والی بہت سواد ہوتی ہے بازار والی بالکل بھی سواد نہیں لگتا
نہیں جی نہیں بالکل الل سواد نہیں لگتی بازار میں
جی جی بازار والی تو بالکل بھی اور بازار والی پکوڑے بہت بیکار ہوتے ہیں پھیکے پھے نا
پتا نہیں کہ ایسا ہوتا ہے جیسے بیسن ٹھسا ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ پکوڑے ڈالتے ہیں وہ ہمارے پکوڑے بیچ میں ہم اس سے روٹی کے ٹکڑے سے لگا کے کڑی کےاتھ کھاتے ہیں یہ چاولوں میں کرتے ہیں تو وہ ایک دم مطلب وہ ہو جاتا ہے میش ہو جاتا ہے چاولوں میں اور یہ ایسے ٹھس کی طرح رہتا تا ہے یہ جلدی سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے
اور اتنا اچھا بھی نہیں رکھتا کتا کھانے میں
بالکل فییک کا ہوتا ہے اندر نہ نمک نہ مرچ ہم لوگ تو ہاں کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ تو جب تک آلو باریک باریک یا پیاز باریک باریک نہ کاٹے تو پکوڑے پکوڑوں کے بغیر سواد نہیں
ا گ لگے نچوں تطت نیاپ کر
ہاں جی
گل کے نیچا ترتےن نگ نا بھیاال
ہاں کیونکہ ہم لوگ شرو سے ہماری نانیا دادیا بناتی چلی آئی ہیں تو کوی عادت پڑی ہم لووں کو
اب یہ بھی ہے کہ کڑی بناؤ زیادہ بناؤ لگ جاتی ہے
ہاں پھر دیکھیے بنتی ہے آپ کی تو فیملی ہے جٹھانی وغیرہ ہے آپ
نہیں وہ نہیں کھاتے نا وہ والی کڑی وہ دوسری بناتے ہیں سادی والی
اچھا اچھا
ہاں ہم شادی نہیں کھاتے
اچھا آپ سادی نہیں کھاتے وہ شادی کھاتے ہیں
ہاں وہ پیاز وغیرہ نہیں ڈالتا ہے بہت کم ڈالتے ہیں رو پیاز کبھی کبار ڈال لیے تو ڈال لیے تو سادی کڑی بناتے ہیں بنال پیاز والی پر ہم میرے کلے تو ڈلتے نہیں ہیں بنال پیاز والی کڑی سادی کڑی مجھ سے نہیں کھائی جاتی بالکل بھی
نہیں نہیں خالی کڑی کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو وہ کڑی تھوڑا ہو گئی وہ کڑی تھوڑی مانی جاتی ہے اسے پکوڑے ہو بڑے بڑے اوپر چارا دھنیا گارنش ہو وہ کتنی ٹیسٹی لگتی ہے کڑی مجھے تو آپ کی بہت پیاری لگی اوپر سے لال لال ہلکا ہلکا جیسے ہوٹلوں میں ہوتی ہے ایسے کلر تھا ثابوت مرچ تھی اوپر ہرا دھنیا تھا بہت دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی تھی آ
جی جی ضرور ہم منائیں گے تو آپ کو ضرور بچ چلے ٹھیک ہے لگاتے ہے دوبارہ
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے خدا حافظ